وعلیکم اللام اور سب خیریت
بتائیں کیسی ہیں
جی جی جی جی سب اللہ کر اللہ کی مہربانی ہے اللہگائی سب شکر ہے اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں باجی بیٹھی ہوئی وہی بچوں کے کپڑے وپڑے سمیٹ رہی تھی اتنے کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے توچھ سمجھ ہی نہیں آتا باجو کہ کہاں رکھیں یعیں کہاں کریں کیسے کریں
جی جی یہ تو بات تو تم صحی بول رہی ہو دیکھو اتنا کپڑا ہو جاتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا دیکھو ہم ایسے اس کو پھینک بھی نہیں سکتے ہے نا ضائیا بھی نہیں کر سکتے ہم اپنے کپڑوں کو تو میں تو سوچ رہی تھی ی جس کو ہم کہیںسی کو دے آتے ہیں ریسائکل ہو جائے گا ہمارا کچھ بن جائے گا ہمارے کپڑوں کا
ہاں باجی میں نے بھی یہ سنا ہے کہ کپڑے بین کی ڈی سائ پر ہوتے ہیں کیونکہ اب سے تو ہماری دھرتی سے کتنا کپڑا اکٹھا ہو جائے گا پہلے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے باد بر پن رکھنے کے لیے کپڑا لے اب تو کپڑا اس سے بیٹا کپڑا الگ راستہ الگ جو پ الگ شام کا الگ سکول کا الگ باہر کا الگ اندے کا الگ اننیا بارک کپڑے ہیں کیسے اتنا کپڑا رکھنے جگہ نہیں ہوتی
جی جی دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر ایک موسم کا کپڑا لے لیتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں ایک بار ڈلتا ہے دو بار ڈلتا ہے پھر اس پھر اندر پڑے رہتے ہیں پیٹیوں پہ اندر پھر اس کو باہر نکالنا پھر اس کا کچھ کرنا پھر ہمیں آلس ہوتا یار یہانا ہو گیا اس کون ڈال رہا دیکو اس کی وجہ سے ہم پھر نیا لے لیتے ہیں وہ کرتے کرتے ایسے ہمارے پاس کتنے کپڑے رہ جاتے ہیں دیکھو خود کے بھی ہو جاتے ہیں شوہر کے بھی ہو جاتے ہیں بچوں کے بھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی تو سب کو رکھنا پڑتا ہے نا پھر طریقے سے پھر اتنا ک کپڑا ہو جاتا ہے نا تو بہت زیادہ کپڑا ضائع ہو جاتا ہے پہلے تو میں نے ایک دو کو تو کچھ ہی کاٹ کوٹ کے کچھ تو بنا لیا میں نے ہے نا کچھ میں نے یوز کر لیا کچھ میں نے رسوئی میں یوز کر لیا کچھ میں نے کمرے کے لیے بنا لیا اب میں سب کو بس پھر اتنا کپڑا ہو گیا تھا تو میں نے کہا یار اب کیا کیا جائے
ب چار سوس رتے تھے کوئی وہ آگے آگے پچے عید کےے ادھر ادھر بر آنے جانے میں پہن لیتے تھے اب تو پتہ ہے کپڑے ہی سیٹ سمپل ہو گئے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ اسٹیٹس ہمارا پیسہ بھی کتنا پتا ہے ہمارے بنائیا ہماری روزی روٹی ہماری ساریی ساری تو کپڑوں میں کے کام ہونے جا رہی ہے پر میں تو پتا کیا کرتی ہوں کہ میری جو والد کے کپڑے ساڑیاں م جو پرانے جو شادی کے سوٹ رکھے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو آج کے سوشل میڈیا پہ کنی چیزیں دکھواتے ہیں تو پرانے سے نیا کرنے کا ٹرینڈ سے کیا بولتی ہے ریسائیکل ہاں میں نے مطب اس کو ذرا دوبارہ سے تھورا ڈیکوریٹ کیا تھوڑا سامان خرید کے لے آئی تھی یہ پاس کی مارکیٹ میں بت سندر سندر پس آئی ت اور اس کو چمکنے والے گٹا آپ ت اور اوپر سے پھول پکتی تھی اور نگ بھی ہے تھوڑی محنت لگی میری کف ناچن کا دھاگا ڈھونڈا بت اپنے والی مٹی وغیرہ ڈھونڈے میرے شومر تو کہہ رہے تھے تو لگی ہی اا یہ وہی چل آ رہا ہے جو تمہاراری ابنی جان بچےگا مک ن یہی تو و کہ منے پیسے چاہ رہی
جی
مطلب اتنا پیسہ مجھے میل بس کرق جائے تھی اتنا نہیں
جی
پورا بجٹ ہی مل رہا تھا منے کا میں نے تو پ ا
تو تمہارے اگر جی چلو اچھا گ نہیں اگر تمہارے مطلب زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں تو تم پھر کیا کرتی ہو تم کچھ یوز کرتی ہو یا تم کہیں باہر دے کے آتی ہو
ہ باجی میں ایک مجھے باہر ہیک ہ میرے بچے کے مجھے رہتے ہیں کنجور سنگھ پتہ نہیں
جی جی جی
لی پھٹ جاتی ہے تو اس کا پھٹا ہوا کاٹتیھر اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی پتر کاارٹ کے رکھ دیتی ہیں کہیں گے کئی بار بچوں کو ہماری ساسو ماں کے گڈوں میں درد ہوتا ہے باہر سے کتنی گرم پٹیاں خریدوں گی میں وہ گدی ہو جاتی ہے میں تو وہی بنان والی پٹیاں ان کی لپیٹ کے اور اس کے اوپر بولن کے کپڑے کا لپیٹ وہ باندھ دیتی ہیں اسس کو نہ تو دھونے کی جھٹجٹ اسے پھینک دیتے ہیں پھر بعد میں ہمیں اگر یہ نا ک پٹی دھونی سے خراب ہو جاتی ہے اور میرا سب رجائ کا کبر تھا بچے سے بور ہو گئے تھے تو پہلے کاٹن بھی چلا کرتے تھے کو چاہیے اپنے بلینکٹ کے ہو گٹ کے چلے ہیں آج کل
جی جی آج کل تو کپڑا بھی تو تم آج کل دیکھو نا باہر جا کے مارکیٹ میں کپڑا بھی تو کتنے طرح کا آ گیا ہوا ہے کبھی کوئی کپڑا ہے کبھی کوئی کپڑا ہے تو دیکھ تو ہمیں خود کو نہیں سمجھ آتا پھر کیا لیں ہم تو لے لیتے ہیں پھر دیکھو ہم ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ تو اب سردیوں میں پڑے گا نہیں یایا اب گرمیوں میں پڑے گا نہیں دیکھو ویسے ہمارا کپڑا اندر ضائع ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے نا ادھر پاس ہی میں نا ایک بھائی جانا ہے وہ نا کیا کرتے ہیں وہ نا پرانے کپڑے لے لیتے ہیں نا جیسے ہمارے کپڑے کپڑے زیادہ ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں نا ہم لوگ ان کو دے آتے ہیں تو وہ وہ کیا کرتے ہیں سارے کپڑے اکٹھے کر کے نا اس کو نا وہ بنا لیتے ہیں دری بنا لیتے ہیں بڑی بڑی نا دریا ہوتی ہیںا وہ کپڑوں کے ساتھ بن جاتی ہے
ہاں ہاں ہاںاں
وہ وہ بنا لیتے ہیں میں نے تو خود ابھی دو دو دی ہوئی ہیں میں نے بنانے کے لیے میں نے کہا دیکھو وہ ٹھیک رہتا ہے اتنا کپڑا تھا میرے پاس میں نے کہا چلو دیکھو ہمارا صحیح جگہ بھی لگ گیا وہ اور ہمارا خراب بھی نہیں ہوا کچھ
پت ہیے میں تو پور ب نہ ہوی
جی جی
ہمارے یہاں کو نا اتنا بیم نہیں کرتے اب جیسے
جی جی
پرانے پٹے پرانے وہگول تو نہیں دتی سے باہر آنے جانے کے کپڑے یا جیسے میرے بیٹے کا کوٹ تھا دو بار پہنا اس نے شادی میں اور ایک ب عید کو پہنا اس کے بعد وہ چھوٹا ہو اٹھا کے پھر نا میرے بھائی کے بیٹے کو دے دیا میں نے کہ تو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کے آئ ہیں مرگت تیرے کو فنکشن اٹینڈ ہوائ گے
جی جی میرے کو تو جی جی میرے کو تو وہی لگ رہا مجھے لگ رہا کہ تم باہر ہی آئی ہوئی ہو اپنے کپڑے وغیرہ دینے کے لیے کیونکہ مجھے سے شور بھی بہت آ رہا تھا
اچھا کپڑے والی آ گئی ہے کیا
ہاں جی دیک صحیح صحیح رہتا ہے یار دیکھو ہمھ سے بولتے ہیں نا یار ہماری چیز بھی خراب نہیں ہونی چاہیے کوئی صحیح چیز میں استعمال ہو جائے ہے نا
نہیں میں تو کہتی ہ ستا درتی پہ بہت بیس بڑھتا گا ہے اگر ہر کوئی ایسی سوچے گا نا اگر سب ایسی سوچ رکھیں گے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہماری پلوشن تو نہیں پھیلے گا ورنہ پھر ہم اتنا پالوشن پھیل رہا ہے اتنا پالوشن پھیل رہا ہے کو بھی تو ہمیش سنھالنا پڑےا آگے آنے والے اللہ کااکپ نے کہا ہے کہ اس دن ٹی کو بچات کے چلو آگے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہی صحیح تو استعمال کریں گی
جی جی دیکھو جی جی اللہ پاک کی تو ہمیں بتاتے پتا ہے کہ تم نے صحیح کیا کرنا ہے دیکو آ کو پتہ ہے کئی لوگ تو اتنے زیادہ خود کر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کپڑے چلو تمہارے کپڑے زیادہ ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ہو گئے کوئی بھی چیز ہو گئی ہے نا کوئی کہیں اب تو جیسے آپ کو پتہ یہ ہے لفافے بھی کتنے یوزفل میں آ جاتے ہیں نا تو کئی لوگوں نے کیا کہ اتنے کپڑے اکٹھا کر کے نا اس نے نا کہیں باہر پھینک دیے آپ کو پتاہ نالے نولے آتے نا اس کے کہیں پہ پاس میں اور اتنے اتنے وہاں پہن اور اس کو جلا دیا اور تمہیں پتہ ہے اگر ہم کپڑے جلا دیتے ہیں تو وہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو انے دھواں نکلتے ہیں پھر کتنا پلوشن ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اس نے اتنے کپڑے ضائع کر دیے اور میں نے دیکھا میں نے کہا ہائے اللہ اس سے اس سے بڑھیا تو بھائی تم کسی غریب کو دے دیتی غریب کا بلا ہو جاتا
صحی بات ہے ن تم کپڑوں کو نمک کے پانی میں جو کے کسی طریب کو دے دو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ اپنے صاف کپڑے کسی کو دے دیے نا پہنے ابنی سڑکوں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوتی ہیں بیچارے جن کے پاس شریر رکھنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوتا
جی جی دیکھو یہی تو چیزیں ہوتی ہیں چلو خود نہیں پہن رہے خود نہیں آار عراک
تمہارے یہاں مجھے لگ رہا ہے کافی سارے مہمان آئے
جی جی بس وہ ابھی ہم وہ ای تھی خالہ آئے تھے تو بڑے آپ ہی بھی آئے ہوئے ہیں بس ان کے بچے آئے ہیں بس انہیں س ک کری ہوں تو میں نے کہا چلو پہلے تم سے بات کر لیتی ہوں تمہیں پوچھ لیتی ہوں پہلے میں
رہتے ہیں تو بن کے لگی رہتی ہیں چھوٹے چھوے بچے آتے رہتے ہیں ان کی خاترداری کرو اللہ باپ میں تو یہی ب ت کی اپنے گھر آنے والی ہر مہمان کی آپ کو نواز سنی ت یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں شاید
جی جی دیکھو یہی تو ہمارا صحیح رہتا ہے اسی لیے بس میں بھی اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں میں نے کہا اگر تمہیں بھی مطلب کپڑے کے ہی ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے آج کل نا ہمارے نا ادھر اسکول میں بچوں کو یہی سکھاتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل اسکولس میں بھی کتنی ایگزیبیشن لگتی ہے مطلب کچھ نہ کچھ لے آؤ ہمارے بھی یہاں پہ نا اب تھوڑے دن پہلے میری بیٹی کے اسکول میں ہوا تھا تو انہوں نے بولا اس کی میم تم نا اپنے نا کپڑے جو تم نہیں ڈالتی ہو اپنی امی سے پوچھ لینا اپنی آپ ہی سے پوچھ لینا تو وہ تم یہاں پہ لے آناا تو ہم اس کو کیا کریں گے غریبوں میں دے دیں گے پھر میں نے اپنی امی کو بولا تو اس نے میرے کو آ کہ بولا کہ امی ایسیے ایسی نا ہمارے اسکول میں ہیں تو ہمیں نا کپڑے چاہیں پھر میں نے بولا کپڑے تو یہاں پہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں پھر میں نے تھوڑے کپڑے نکل ڈالے پھر جیسے تم نے ابھی بتایا نا اس کو گرم پانی میں نکال کے پھر میں نے اس کو گرم تھوڑا سا نمک ڈال کے کہ اس کو تھوڑا سر کیا صاف کیے پھر میں نے اس کو کپڑے کو پریس کر کے پھر میں نے اپنی بیٹی کو دیے تو اس نے تھوڑے آپ ہی سے بھی لیے کچھ اس نے بڑی امی سے بھی لیے اس نے سب سے اکٹھے کر کے پھر وہ اسکول میں لے کے گئی تو اس کی میم نے پھر آگے غریب لوگوں کو دیے دیکھو ان کی غریب بندے کی اگر ہمیں ایک دعا لگے گی تو دیکھو کتنا اچھا رہے گا
ارے اللہ پاک کی دعا لگتی ہے پھر آپ میں کسی ضرورت پند کی مدد کر دی اللہ بتائے آپ کو کتنیف لچشتا ہے وہ کہتا ہے کہ میز پر رحمت یہاں پہ بہت اچھا کام کیا میں بھی اپنے سارے کپڑوں کا اب و ایسے ہی کروں گی کسی سنستھا کو گھونوموں گی
جی جی جی جی آج کل تو ویسے بھی یار ہمیں تو تو کسی گغریب بندے کی دعا لینی بھی تو بہت بڑی بات رہتی ہے جی جی کوئی نہیں تمہیں میں بتا دوں گی تم مجھے بتا دینا تو میں تمہارا کروا ڈونگ گیا ہیں ہمارے یہاں پہ دکانیں ٹھیک ہے اوکے اوکے خدا حافظ